ہیلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام اور جنابپ خیریت سے ہو
کیا ریت میں آپ کے ریت میں ہو
الحمد للہ ہم بھی خیر رکھتا ہے اور آپ کے امی ابو بھائی جان سب کھی رکھتے ہیں
ہاں جی سب کی ریت میں آپ کے سب کی ریت میں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہمارے امی ابو زان اور ہمارے بھائی جان سب خیریت ہے
اچھا بت
چائے وغیرہ آپ ناشتہ ہوگیا یا چائے کا ناشتہ آپ کا
ہاں گ ابرد
جی الحمد للہ ہمارا بھی چائے کا ناشہ ہو گیا دیکھیے انسان کو چائے کے ناشتہ بھی کرنا ضروری ہے انسان جو ہے جب تک چائے وغیرہ نہیں پیتا صبح تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ انرجی نہیں ہے چلنے کی بھی اچھا نہیں ہوگی اس نہ کسی سے بولنے کی اچھا ہوگی اور جب چائے کی چسکی جو رہتا ہے چائے کی چسکی تو ماشاء اللہ مزہ آ جاتا ہے صبح کی
آپ نے بالکل صحیح کہا بھائی جان بالکل
لوگ دا لوگ باگ چ بے شک فرمائیے آپ
بھائی جان آپ نے اپنی گریجویشن کہاں سے کی ہے
جی ہم نے ہماری گریجویشن جو ہے کوٹہ یونیورسٹی سے کی ہے
کون سے س سبجیکٹ سے کیا
جی ہم نے ہمارے جو ہے زیادہ نی ہم نے تو آرٹ سے ہی کی ہے تاکہ پیسوں کی کچھ پروابلم تھی تو ہم نے آرٹ تب جک لینا صحی سمجھا کیکہ سائنس میتھ بایولوجی جی
کی طرف آرٹ سے ہی
الحمد للہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ نے بار سے کی ہے دیکھیے آج ہم جو ہے آپ سے بات کریں گے فاسٹ فوڈ کے معاملے میں جیسے کہ آج کل آج کی جو جنریشن ہے آج کل کی جنریشن جو ہے کھانے گھر کے کھان پین پہ کم دھیان دیتی ہے باہر کے کھانے پہ زیادہ دھیان دیتی ہے آپ باہر کا کھانا لے لو چاؤمین بر گگر موموز اور کیا بولتے ہیں آپ پیزا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے چائنیز آئٹم انسان اتنا لین ہو رہا ہے ان کو کھانے پینے میں کہ صرف کچھ سواد کے لیے
ان کو د ڈ ان دی جاب
دیکھیے آپ
اکی سو روپئےٹ حالتے ہے پانچ روپ ر توپ کو
جی آپ کو فاسٹ فوڈ کا سیون کرنا اچھا لگتا ہے ہلو جناب آپ کو فاسٹ فوڈ کا سیون کرنا اچھا لگتا ہے کیا دیکھیے فاسٹ فوڈ کا سیون کرنا ہمارے شریر کے لیے بہت نق ان ہے پرم تو آپ یہی کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کا سیون اگر آپ کم سے کم جتنا ہو سکے نہیں کرے تو الحمد للہ آپ کی بوڈی کے لیے بہت صحیح رہے گا
ہلو بھائی جناب بولیے وہ کیا کچھ کام تھا اس لیے آپ بولیے
ہاں میں ایے کہہ رہا ہوں جناب آپ کو فاسٹ فوڈ پسند ہے
کیا
فاسٹ فوڈ کا سیون پسند ہے آپ کو چاؤن برگر موموس
ہاں یہ سب ہاں ہاں بھائی جان بالکل
پسند ہے آپ کو کھانا
ہاں بھائی جان
دیکھیے الحمد للہ چلو آپ کو آپ نے جو ہم نے پوچھا آپ نے بولا کہ ہم کو پسند ہے لیکن دیکھی جناب فاسٹ فوڈ کا سیون کرنے سے کیا آپ گھر پہ کھانا وغیرہ کا لیتے ہو پھر
ہاں بھائی جان
دیکھیے جناب فاسٹ فوڈ کا سیون ہمارے لیے باڈی کے لیے بہت نقصان ہے اب بتائیے آپ اپ پوچھو کہ کیوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے چاؤمین برگر موموز سے ہمارا پیٹ تو بڑھ جاتا ہے لیکن وہ جو ہے ہمارے شریر کو طاقت نہیں دیتا طاقت اگر دے گا تو گھر کا جو کھانا ہے گھر کی جو جو گیہوں جو ہوتا ہیں اس کو پسا کر جب روٹیاں بناتی ہے ہماری امی جان الحمد للہ وہ ہمارے خریر کو ک دے گا
ہاں بالکل بائی جان بالکل
یہ دیکھیے کئی بار یہ فاسٹ فوڈ والے جو ہوتے ہیں جو ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے گھٹیا گٹیا کچن کا مسالہ اور کم کوالٹی والے تیل ملاوٹی تیل ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو جو ہے اپنی کمائی سے مطلب ہے لوگ باغوں کی جان کے ساتھ ہی کھلواڑ کرتے ہیں آپ جانتے ہو یہ ان کو مطلب نہیں ہے ان کو تو پیسہ کمانا ہے صرف کہ ہم کو تو پیسے تو مطلب ہے تمہار کائے تو ٹھیک مطلب کھائے کسی بھی کھائے کھا لیں گے ہم کو مطلب نہیں سستی ہم تو سستی سے سستی چیز ڈالیں گے تو دیکھیے یہ ہماری جان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں
بھائی جان لیکن ایک دوسرے م دوسرے جیون کو کھانا ایک طریقے سے بہت خراب چیز ہوتی ہے
یہ سب صیفم ہے آپ کا
اب اپن مان لیجے اپن ان کے ان کو مار کے کھائیں گے
بے شک بے شک
تو ایک دن ای س ابھی آئے گا
بے شک صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے اگر گھر کا آپ جانتے ہو گیہوں جو کسان پیدا کرتا ہے کھیت میں اس کو زمین کو برائی بوائی وہ کرتا ہے پانی دیتا ہے اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے اس کو کٹائی وغیرہ کرواتا ہے پھر منڈی میں لے کے جاتا ہے نکلوا کے منڈی میں لے کے جاتا ہے اپنے ہم جب ہمارے پاس پہنچ تا‌ہے پھر ہم ہمارے پاس پہنچتا ہے تو ہم اس کو صف صفائی کرتے ہیں گوں کی پھر چکی پر جاتے ہیں ڈالنے کتنی محنت ہوتی ہے کسان کی کتنی محنت ہوتی ہے جب جا کر وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے
ہاں بھائی جان بالکل
تو آپ دیکھیے جس چیز میں اگر محنت زیادہ ہوگی الحمد للہ وہ چیز اتنی ہی زبردست فائدہ زبردست تو ٹیسٹ دے گی لاجواب
بالکل بےسک بھا جان
تو دیکھیے جناب آپ جو ہے ہماری طرف سے یہی رائے ہے کہ آپ فاسٹ فوڈ کا سیون کرنے سے بچے اور اگر دیکھیے فاسٹ فوڈ کا سیون کرنے سے دیکھیے ہماری اگر ابھی سے یہ لت لگ گئی تو ہمارے بچے سے بھی یہی کھائیں گے اور آپ جانتے ہو کہ یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اس کے اندر اٹیک ہارٹ اٹیک جو بیماریاں ہوتی سر درد الٹی وغیرہ جو دیکھیے اس کی بیماریاں یہ
بالکل جےسا بھائیان آپ بالکل صح بولے
ہلو جناب آپ کو آواز جناب آپ جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ ہلو اب آ رہی میری آواز
ہاں ا آ رہی ن بھائی جان پہلے پچھ اٹک اٹک آ رہ تھی
بالکل دیکھیے جناب ہم تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے فاسٹ فوٹ کا سیون نہ کرے اور ہمارے اپنے جو بچوں کو وہ اپنے گھر میں اپنے من پسند کا اچھی کوالٹی والا تیل ڈالے اچھی کوالٹی کے مسالے ڈالے وہ گھر پہ بنائے اگر گھر پہ بنانے نہیں آتا ہے تو دیکھیے آج کل یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کیا آپ کوئی سی بھی چیز بنانا سیکھ سکتے ہو
بھائی جان لیکن یہ ابھی کیا سنڈے سنڈے اپ سنڈے کے دیکھ سکتے ہو بازار میں کتنے کتنے جانوروں کو کاٹ
سب چیز بنانا سیکھ سکتا ہے
آپ کو پتا ہوگا بائی جانس سڈگ ہاں ب
آپ کی آواز دیکھیے صاف نہیں آ رہی آپ تھوڑا سائڈ میں ہوئیے یا تو کیں اندر ہے کول خراب ہو جائے گی ہماری
بھائی جان میں اسے بول رہا ہوں کہ د دیکھیے سنڈے کے دن بہت جانوروں کی بھیٹ دی جائے گی
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ابھی دیکھ سکتے ہو بھائی جانک ہندو دھرم میں کیا ہوتا ہے کسی بھی ماتا جی کے اوپر بکرے کا بھیٹ چھایا جاتا ہے
بے شک پی فرمایا
بھائی جان کسی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں بولتے کہ میرے کو جانوروں کی بلی دو
اس سے اچھا ہے کچھ غریبوں کو کانا کھلا دوں وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے مدہ
یہ سب جو بول رہے ہیں وہ راضی ہے
بھائی جان اگر کسی دوسرے کا اپن مار کے کائیں گے نا اس کو اپنے آپ کو پاپ لگے گا شریر میں فائدہ نہیں ہوگا اس سے نقصان ہی ہوئے گا
بالکل بالکل صحی پروایا دیکھیے فاسٹ فوڈ سے تو دیکھیے جی دیکھیے فاسٹ فوڈ سے تو آپ جانتے ہو کتنے نقصان دہ ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہمارے جو ہے گھر پہ بنائے گھر پہ اچھی چیزیں کھلائیں بچ بچوں کو اچھی تندرست جو بھی ہے وہ شریر کے اندر گن کرتی ہے چاہے دو پیسہ زیادہ لگ جائے لیکن الحمد للہ اچھی کوالٹی کی کھلائے بچوں کو تاکہ ہمارے بچے کی باڈی گروتھ ہو اور جو ہے شریر میں طاقت آئے
بھائی جان ایک دیکھے ایک ماں کا اگر بچہ مر بھی جائے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہوائی
بالکل بالکل
اگر بھی
اور پھر جانوروں جانوروں کے کاٹ کے کھاتے ہیں تو ان کو دکھ نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کا
بے شک بے شک
جہاں تک اپنی مج اپنی سوارھ کے لیے سوچتے ہیں
جی جی صحیح ہووایا بالکل
اگر کسی کے کسی بکری کے بچہ بکرا ہو جاتا ہے تو اسے پہلے کھلائیں گے پلائیں گے ملے کریں گے پھر اس کو بیچ کے بیچ دیں گے اس کو کٹوانے کے لیے دے دیتے ہیں
چلو الحمد للہ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا ان شاء اللہ پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان
السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ولمسلام بائی جان آ سے بات کر کے بہت اچھاگا پھر کال کریں گے